الل گمبائی جان
وعلیکم السلام بھیا وعلیکم السلام
اور بھائی کہیے سب کہہ رہی
بڑھیا خیرییات بھائی سب بڑھیا س
اور
اور سنا بھائی ار
سب بڑھیا اور آپ کے بچے بڑھیا
س بائی جا
آپ کے بچے وچے بڑھیا ہیں
ہاں سب خہریت
اور ان کی تعلیم کیسی چل رہی ہے
سب
ان کی تعلیم کیسی چل رہی ہے
اب اللہ کی دعا ہے
اچھا مطلب اچھی چل رہی ہے
ہاں
بات کر رہا ہوں ا ما ال اچھا تو بھائی جان آج ہم بات کریں گے سائنسی ایجادات پہ ٹھیک ہے
ٹھیک ہے بھائی جان فرمائی
ہاں تو آج ہم وہ آج ہم اس مطلب ٹاپک پر بات چیت کریں گے جس نے انسانوں کو گاروں سے نکال کر ستاروں تک پہنچا دیا ہے یعنی سائنس اور اس کی معجات ہیلو
سی پرمے بائی جان سی
ہاں
ی نہیں اس کے موجود میں وگان اور اس کے چمتکار ہیں بھائی جان
جی بھائی جان
اور جب ہم س تو وہ جگنے سے لے کر رات کو سونے تک اپنی زندگی میں نظر ڈالتے ہیں تو ہم لمحہ سائنس کی کسی نہ کسی اجازت کے چر اثر پرواب کو گزار میں گزارتے ہیں بھائی جان
بالکل درست فرمایا بھائی جان آپ نے بالکل درست فرمایا پہیے کی ایجاد سے لے کر آج کے منصونی جہانت کے دور تک سائنس نے انسانی زندگی کے ڈرے کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے بھائی جان جو چیزوں جو چیزیں کل تک م مج جا یا وہم لگتی تھی آج وہ حقیقت بن چکی ہیں بھائی جان
سحی فرمیا بائی ج نے ایک دم سی فرمیا یعنی کہ سائنس صرف ایک مجمون اور نہیں ہے بلکہ بلکہ یہ کائنات کے کچھ راجوں کے پور د کرنے کا ایک سلتا ہوا سہور ہے بھائی ن
ا مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ سائنس صرف ایک مجمون نہیں ہے بلکہ ایک کائنات کے چھپے ہوئے راجوں کے بے پرردہ کرنے کا ایک سلگتا ہوا سعور ہے ہے نا
وہ رہ ہے بھیا ہاں
ہاں تو بھائی جان جی ہاں آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور آج ہم اسی سائنسی سفر اور اس کے آنے والے مستقبل پر تبدیلی بات کریں گے بھائی جان
ہاں اور گا سائن صرف لیمب میں نہیں انٹرسٹ ٹیوب ویل لانے سے مشکل فارمل یا کرنے کا نام ہے یہ بھیا
ج
ارباشا کیا ہے
بھائی جان سائنس دراصل دو چیزوں کا نام ہے مشاہدہ اور تجربہ جب انسان اپنے آس پاس کی دنیا جب انسان اپنی دنیا کی وہ آس پاس کی دنیا کو دیکھ کر سوال کرتا ہے کہ یہ کیوں ہے اور کیسے ہے اور پھر اس کے جواب تلاشتا ہے تو وہیں سے سائنس کی ضرورت ہوتی ہے بھائی جان
سحی فرمیا پ ایک دم یعنی کہ اند وشوس اور تج پ گراہ کو چھوڑ کر دلیلوں کی بنیادی حقیقت کو تسلیم کرنا ہی اصلی سائن سعور ہے بھائی جان
بالکل بھائی جان بالکل درست فرمایا اور اسی سعور نے انسانیت کو ترنکی کی نئی راہ دکھائی ہیں بھائی جان
صحیح پمایا یا صحیح ایک دم وہ سائنس سوپ جنہوں نے دنیا بدل دی ہے
ہاں جیسے کہ ہاں جیسے کہ طبی سوبے انقلاب اگر ہم اپنی صحت اگر ہم اپنی صحت کے میدان میں دیکھیں تو سائنس نے انسان کی اوسط عمر اور زندگی کشش کو بڑھا دیا ہے بھائی جان
بالکل بھائی جان صحیح فرمائے ایک دم کی ایک دور تھا جب چھوٹی چھوٹی بابتیں مہاماریاں پورے پورے کے پورے شہر کو صاف کر دیتی تھی لیکن آج سائنس نے جیون رچک دوائیوں ویکسینوں اور سرجری جیسی حقیقت کے ذریعے ناممکن ہے کہ ممکن ہے بنا دیا ہے
بالکل بھائی جان بالکل صحیح فرمایا آپ نے پہلے پہلے جو خط مہینوں میں پہنچتے تھے آج پلک جھپکتے ہی ہم دنیا کے دوسرے کونے میں موجود شخص سے ویڈیو کال اور روبرو ہو جاتے ہیں بھائی جان
بالکل بھائی جان صحیح فرمائے پہلے جو ختم مہینوں میں پہنچتے تھے صحی فرمائے ایک دم بھائی جان جو پالک جب سے ہی پہنچ جاتے ہیں اب تو
ہوں ج وا
یہ موسال کا انقلاب ہے انٹرنیٹ سیٹلائٹ نے پوری دنیا کو گلوبل بلیج کی تبدیلی کر د ہے علم میں معمولی اب ہر انسان انگلیوں پر پیروں دستاوزن اپلبد ہے
بالکل بھائی جان بالکل درست فرمایا آپ نے انسان صرف زمین تک محدود نہیں رہا بھائی جان وہ چاند اور مریخ پر بستیا بسانے کے خواب دیکھ رہا ہے اب آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ہمارا دیش بہت مطلب جھنڈے گار رہا کہ ہیں چاند پرڑ تو اپنی انڈیا نے
صحیح فرمایا بھائی صحیح ایک دم
ہوں
ج بالکل بالکل ز طالسان ٹیلیفون کے ذریعے ہم ایک ن ایک پ شروعات سے بقت کو دیکھ پا رہے ہیں اور یہ انسان ین کی پرواہ کی بہترین مثال ہے
بالکل بھائی جان منصونی جہانت مستقبل کی دہلی ایسی کی تھی بھائی جان کی آج کے دور دور کی سب سے بڑی بحث منسونی جہانت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر ہو رہی ہے آپ کو پت ہی ہوگا
ہاں بھائی جان کیا کیا آپ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انسان ہی ذہین کی متاابر بن سکتی ہے
بھائی جان اے آئی واقعی ایک بہت بڑا انقلاب ہے یہ انسانی کاموں کو آسان بنا رہا ہے پیچیدہ ڈیٹا وشلشن چند سیکنڈ میں مطلب سیکنڈ میں بالکل وشلشن کر دیتا ہے یہ لیکن یاد رکھیے بھائی جان کی مشین میں جہانت انٹیلیجنسی تو ہو سکتی ہے لیکن سور سور نہیں ہو سکتا بھائی جان سعور اور جذبات صرف انسان کے پاس ہی مل سکتے ہیں بھائی جان
صحیح فرما بھائی جان ایک دم صحیح یعنی مزن کتنی سمجھدار ہو جائیں پر وہ رہےیں ہی انسان کے تابیتار غلام ہی
بالکل بھائی جان جی ہاں بصرط انسان اس کا استعمال سمجھداری اور حکمت کے ساتھ کرے تو تو رہے گی
صحی فرمایا بھائی جان ایک دم اور یہاں ایک اہم نتا سامنے آیا ہے کہ سائنس نے جہاں ہمیں آرا بکران مم اینٹی ہتھیار اور بارود جیسے تباہ کن طور پہ بھی دی ہے بھائی جان
یہ بہت سنجیدہ بات کہی ہے بھائی جان آپ نے سائنس خود میں نہ اچھی ہے نہ بری ہے یہ محض ایک طاقت ہے اب یہ انسان انسان کے خلاف اورن منحصر میں ہے وہ اس سے تعمیری کام لیتا ہے یا توائی کا راستہ چنتا ہے یہ بائی جان صرف انسان کے ہاتھوں میں ہے یہ بات
صحی فرمایا بھائی جان ایک دم صحی ج
جی ہاں بھائی جان
یہ بہت ہی سنجیو یہ ہمیشہ جانی گوم جت اور بلائی کے لیے کی استعمال کی جا رہی چاہیے بھائیان
ہاں بھائی جان بالکل بھائی جان یعنی سائنس کو ہمیشہ انسانیت کے لیے ہاں تحفظ اور بلائی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے یہ بات آپ نے بالکل بڑھیا کہی ہے مطلب بالکل درست بات کہی ہے آپ نے یہ
ہمیں بچوں کو رٹنے کی عادت کو ختم کر سوال اور پوچھنے ت حقیقت کرنے کا جوک پیدا کر دینا چاہیے تاکہ ہمیں مکمل اور بھی روشن ہو سکے
بالکل بھائی جان یعنی جیسا کہ ایک مشہور مقولہ کہاوت ہے کہ سائنس کے بغیر سائنس کے بغیر انسان اندھا ہے اور بنا انسانیت کے سائنس ایک خوفناک اندھکار ہے بھائی جان
صیح پرو ہے بھائی جان اور انسان کی اسی ک کو بیا کرنے کے لیے الفاظ کہتے ہیں کہ زمین میں اصد تک ہر راج کو پانا ہے شاید جو کل خیال تھا وہ آج سچ کر دکھانا ہے بھائی جان
بالکل بھائی جان بہت بہت شکریہ اس علمی اور پرستر گفتگو کے لیے آپ کا تح دل سے میں استقبال کرتا ہوں اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے بھائی جان پھر ملیں گے آپ سے خدا حافظ
ہ بتا